ہلو
ہاں ہلو
السلام علیکم السلام علیکم
وسلام اسپیکر آن نہیں ہو رہا ہے اس میں
اسپیکر اون سے مت بات کییے
اسپیکر سے بات نہیں ہوگا
آپ ڈائریکٹ بات کیجیے ہم سے کوئی طرح کا ادھر ادھر کا بات نہیں جب آپ سنائیے کیا چل رہا ہے آپ کا
سب سالڈ ہے اپنا بتائیے
اچھا تو کیا پروگرام ہے کہاں نکلنا ہے ابھی
نکلنا ہے جانا ہے یہ کیا بولتا ہے عمرے کے لیے میٹنگ ہے ا را گ ہے مٹری سر میں
اچھا ٹریگ ہے
ٹریننگ ہے تو وہیں پر ہے کہ سب کو جانا ہے نو بجے
ہاں
پاروار ہونا ہے اور وہ ہے یہاں سے اب سوچ رہے کہ گھر جا کے جائیں یا پھر ڈائریکٹ یہیں سے جائیں کیاپوس میں کہ
چلیے اچھا بات ہے
اس میں ہم آپ سے نرنے مانگ رہے ہیں کہ آپ اگر اس میں توجہ دے کہ اس میں آپ کیا بولتے ہیں گھر میں پہلے ہم جائیں گے یا پھر ادھرے سے چل جائیں
جی ادھر گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے ہی کام کر لیجیے
ہے نا
اس لیے کہ ایک ہی مرتب ادھر سے سب کام نپٹا چاہیے جد
نہیں نہیں ہاں نہ نہیں نہیں آج جانا ہے ان پر ابھی ہوئے میں ہاں تو بولے ہے نا ہاں تو ساتھ جانا ہے کہ کیا متی ک مغیر ہے
سڑا ادھر توجہ دیجیے ادھر اس کے بعد ہی بات کیجے ادھر
کالا گھر جا کے تو کپڑ ہاں لے لے جائیں گے آ کالا گھر رکھ دیں گے اور وہ جگہ ہے تو کیسے جائیے گا آپ کو آ سب ا سب دادی س نہیں ہاں لی کرناا ر ہاں تو کافی ہے ہوگا
ہلو
ہاں وسیم بھیا
تو کہ رہے ہیں کہ دس تاریخ کو ٹکٹ ہے نا آپ کا
ہاں دس تاریخ کے ٹکٹ
ناں پے ٹرین سے نکلنا
یہاں پھر غریب رت ہے یہاں لااتہار
لگ بھگ کتنے زیار کتنے جیارین ہو جا رہا ہیں یہاں پہ
جارم تو کم سے کم ہو جا رہے ہیں م کہ ڈیڑھ سو دو سو ڈیھ سو یا دو سو
ددد
لم سم ن ہاں
ہاں
ہاں
کہاں کہاں سے اتنا ہے
ہے کچھ مہوا ڈڑ کا ہے کچھ ادھر لاتہار کچھ گڑھووا کا بھی ہے کچھ یہاں شاسن کا بھی ہے
اچھا
اور اور دیگر کہاں کہاں کے ہیں اتنا بھی ہم کو جانکاری نہیں ہے نا
ہ
مگر ہاں ب ب سارا اور کچھ یہ کیا بولتے ستبروا کے ہے کرما کے ہے
م مدینہ منوررہ پہنچنے کے بد نظارہ ہی کچھ ہو رہا کیا
ہاں پورا گروپ میں رہے گا بہت اچھا لگے گا
کیا کیا سوچے ہیں آپ جا کے کرنے کے لیے
نہیں نہیں
ہاں
دوست ہیں
کیا کیا سوچا ہیں
سوچا ہے کہ اپنے ہاں بالک اور سب سے پہلے ان کی بخشش کے دعا ہو اور وہی سوچ لے کے جا رہے ہیں ہم سمجھے اور پھر بعد میں آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے تو اپنے لیے دعا کیا جائے گا سجے
ہاں دوا تو دوا تو سارے لوگ کے لیے سارے
نہیں بھائی سبو سب کائنات لیے ہوگا مگر سب سے پہلے جو دعا مانگا جاتا ہے جو قبول ہوتا ہے
ا ہ
وہ وہ میرے ماں باپ کے لیے ہے وہ دعا مانگا ٹھیک ہے تو اس کے کے بع تو پھر پورا کائنات کے لیے اپنے لیے اپنے رشتے دار اپنے دوست لوگ کے لیے سب کیا ہوگا سمجے جو جو شروع نظر پڑتی ہے کعبے پر
ہاں
تو وہ جو قبول ہو جاتا ہے
وہاں کا منجر کیسا ہوگا تو تھوڑاساف دلے
ارے منظر تو وہ منظر ہے جو تھر تھری کپ کپی محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب کہاں آ گئے سمجھے ہ پس اوس جگہ آپ کو حساب سے رہنا ہے ٹھیک ہے
ہوں
ایسا رہنا ہے کہ آپ سے کوئی گستاخی کسی کا بگلی نہیں لگ جائے یار کوئی دقت نہ ہو جائے آپ ٹھیک ہے اس سچویشن میں اس حساب سے رہنا ہے کہ آپ تو چل ہی رہے ہیں دوسرا کوئی چل رہا ہے تو ان کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے آپ کے وجہ سے کہ تو بھین ہو جائے یا ٹھس لگ جائے اور کچھ ہو جائے یا دوڑنے میں یا اھی میں ٹھیک ہے اتنا ام برتنا ہے اس میں سمجے بہت ایسا جگہ ہے اس کے علاوہ مقام ایسا ہے اس کا کہنا نہیں ہے
ہ
ہر قدم قدم پہ آپ کا سثباب ہے ا ہر قدم میں اگر تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا تو گنااہ
ہاں تو
اور حساب سے ایک دم دل کو ایک دم سکون و پرنو کر کے وہاں د ہاں داں ہے مقام بہت اعاللی مقام ہے
یہ تو وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہے وہاں کے لوگ وہاں جانے کے لیے لوگ کتنے منت مار مانگ کے کتنے دنوں سے ارادہ بنا کے لوگ جو نصیب بولا ہوتا ہے وہی جا بات تو
جی یہ آپ میرا بچپن کا جو بچپن سا شوق تھا ج جب کیا بولتا ہے یہ سجاد کا جو دادا جو ہے نا تھا جلیل صاحب
ہاں
وہ جب جا رہے تھے آج سے سات آٹھ سال چھ سال پہلے چھ سال لگ بھگ ان کا گئے آٹھ دس سال ہو ہی گیا ہوگا ہاں
ہاں
ہاں تو اس سمے جو محول تھا جب ان کا جانے کا وقت ہو گیا تھا جب وہ لوگ جا رہے تھے پورا جوشو خروش کے ساتھ سب پورا گاؤں والا جا رہا تھا
ا
سمے ہم جب جا رہے تھے تو ایک دم پورا اعلان وغیرہ نعت وغیرہ پڑھتے ہوئے ایک دم نعرے تقبیر کہتے ہوئے جا رہے تھے اس سمے ہم رونے لگے تھے کہ کب ہمرا بلاوا آئے گا ہم کب جائیں گے اس سمے سے ہم سوچ لیے تھے کہ جب بھی ہم کمائیں گے تو سب سے پہلے وہیں جانے کے لیے تیاری کریں گے
ہاں
اسی سمے سے ہم ایک ایک روپیہ ایک ایک روپیہ کر کے جمع کر رہے سمجے
بہت اچھا سبس ہے آپ کا آپ تو وہاں مینا ونا جانے کے لیے ہوگا کہ نہیں
نہیں اس کا بھی پلان ہے سب پلان کے تحت ہی جاتا ہے وہ اگر پلان نہیں رہے گا تو پھر آپ کا کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر جگہ ویسے گارے ہیرا جہاں پر حضور صلی ال ع وسلم ہے نا جا کے وہاں نماز وغیرہ پڑھتے تھے دعا کرتے تھے عبادت کرتے تھے جو اونچا سب سے اونچا پہاڑ ہے
ہاں
ہاں وہاں پر جانے کے لیے لوگ بہت لوگ جاتے ہیں اور پہلے سے اچھا ہو ایسے یہ ہو گیا کہ اب سیڑھی بن گیا ہے اور پوچھا ہے کہ گاڑی وغیرہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ جاتے ہیں سمجے ہیلو
ہاںپ تو بہت سویدھا ہو گیا
میرے بات آپ کو سن ہی دے رہا
ہاں سناائی پڈا
ہ اور فرمائیے آپ
اور سب بہترین ہے اللہ کا شکر ہے تب چل رہا ہم لوگوں کے لیے بھی تعینات کے لیے بھی دعا کیجیے گا ہم لوگ بھی مدینہ منوغورہ دیکھ سکے تمام مسلمانوں کے گھروں میں برف دقت ہو بلا مصبت سے دور رہے دلی تمنا پورا ہو
جی جی جی
زندگی میں کچھ نہیں ہے دکھاوا بھی کچھ نہیں ہے اصل زندگی جو ہے وہی
جی ج
تو اچھا بات ہے ہ کلی دعا ہو جیئے بس آنے کے بعد دھرم پروگرام کچھ کرانا
ہاں جی بیٹا ہے مرے
ہوں
وہاں ختناہ بھی کروانا ہے اور پروگرام میں ہوگا ا ماں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہوگا
ہاں
جوار م سورت ہوگا اور اور سب بھائی لوگ اور سب پہنچیں گے سب انا
ہ
ہوں
س رہ خوشی ہے اچھا بات ہے اچ
اور سب آپ کا طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ادھر سب ٹھیک ہے جلد تب نکلنا ہے وہاں سے
یہاں سے اب نکلیں گے بس آپ سے گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ پھر ہے کہ تھوڑا سا نہائیں گے اس کے بعد پھر نکلیں گے
ہ
یہاں سے سات آٹھ کلو میٹر ہے لم سم جہاں ٹریڈنگ چل رہا ہے
ہاں ہاں
آٹھ کلو میٹر ہے ادھر کا ہے کہ تھوڑا سا روڈ بن رہا ہے ابھی تو سال ایسا ہے وہ گیا کہ آنے سمے گاڑی بھی پھنس گیا تھا میرا فور ویلر
ہوں
تو ابھی سوچ رہے ہے کہ آج نکلنے سے میں دوسرا روٹ سے نکلے
اچھا
اس جگہ تھوڑا لفڑا ہو جا رہا ہے تو اسی لیے ہم کو تھوڑا جلدی نکلنا ہوگا
ہ